وعلیکم السلام السلام علیکم ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ گھر میں سب
سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ سناؤ آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
جا رہی ہے
ہمیں کل ہمیں کل کے پرسوں تھا یہ آج جانا آنا جان
اوپر سے ہمیں جو کچن کا شیٹ دوا نا میں نے اس کے ساتھ اتنا پہچ انی ہوا خرچ اوپر سے ہمنے اوپر چڑھا ہی نہیں تھا پانی
ہائی اس سے زیادہ پرابلم ہو جاتی پت نہیں کیوں فالٹ ہوگا
پتا نہیں ابھی آیا تھا تھوڑی دیر اب پھر سے چلا گیا ارس آ مسم بھی کچھ بارش جیسے ہوگی
ہ ہمیں کل میری بہن فون کر رہی تھی بولا مجھے گرمی ہوگئی میں نے بولا مجھے اتنی سردی لگی
آپ کو پتا ہے اور مجھے کیا ہوتا ہے پرارسو سے شام کو پتا نہیں ہے میں کچھ ب بیمار مجت انفیکشن و فشن ہے شام ہوتی ہے نا مجھے سردی لگتی ہے اور جیسے ٹانگوں کو لگتی ہے آرمز کو لگتی ہے پھر بستر میں بھی وہاں یہاں لگتی ہے پھر مجھے اتنی سردی چڑھتی ہے یوٹی آئی مجھے لگتا ہے ہاں مجھے وہی مگر میں اتنا پانی پیتا تیہوں الگ کی گسم پتا نہیں کیا مجھے مگر شام کو ہی ہوتا ہے دن میں میں ٹھیک ہو
پتا ہے میں نے آپ کل رات کو ماما کو بولا ہی نہیں میں نے دوا کل شام تک تھی مجھے دوائی کیا میں جب بستر میں گئی نا وہ جو کہاں رہتا ہوتا ہے نا جہ سیدھے نیٹ پہ بھی دکھاتے کڈنیز کہاں ہے وہی مجھے اتنا اتنا پین ہوا سوچے ٹائم اتنا پین میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں اگر میںے زیادہ پین ہوا تو ماما سنے گی ہی سنے گی لیکن پھر پھر کیا ہوا مجھے ہاں پھر لیفٹ سائڈ سے پین ہوا پھر پیٹ میں پین ہوا پھر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے کود ٹھیک ہوا تو میں نے پھر میں نے
آپ کو پتا ہے وہ آتا ہے نا اس میں پانی میں ڈالنے کی دوائی آپ کو اسی سے فارق ہوگی
کیا کہتے ج ہاں سنو
جو نا اس کا پتا نہیں کیا کی سیٹ اس کا نام ہے اور وہ گندا بھی نہیں ہوتا ہے نہ تیکھا نہ کچھ توپ ی ہوگی نا اس سے جلدی فرق ہوتی ہے ٹیبلیٹ سے زیادہ جلدی
ہاں ہاں مجھے ہے گ پہ میں وہی پیتی ہوں لیکن یہ میں بولتی ہوں کہ یہ میں بولتی ہوں کہ یو ٹی آئی سے بہت ساری پروابلمس ہوتی ہے
اور کیا ہاں ہاں اور مجھے ٹھنڈا پانی زیادہ ہی ٹھنڈا لگ رہا ہے جیسے مجھے بارداشی نہیں ہوتا
وہی وہی وہی بات ہے کیونکہ مجھے نا ابھی بھی پیروں میں سے نا وہ ٹھنڈی جیسی نکل رہی ہے وہ کانٹے جیسے چبھ رہے ہیں پیروں میں
این کوڑلتے نا مرچی نمک وہ چٹنی وہی کھایا تھا وہ اس سے م ان چیزوں سے ہو تا ہے
میں کب سے یہ کر رہی ہوں پرز دو تین دن ہو گئے گئے لیکن اب پھر بھی اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہے اب اگر میں اسی کے پیچھے بیٹھ گئی تو مجھے مریضوں میں گ
نہیں انشاء اللہ آپ کو فرق ہو جائے گ
شء الا
میں کر رہی ہوں گاال کو سف تو یہ ہمیں یہاں پہ شیر ڈالنے ہیں نا پر دڑ لگانے ہیں اب مجھے پہلے یہاں پہ صفائی کرنی گر گئی ہاں کیونک یہاں سے سے بھی آئیں گے ناچھ لوگ
ہاں ہاں
ش دین میری بہن کو گسا رہای ہے کیوں بات کر رہے پتا نہیں کیا کیا بول رہی ہے اپنے س
ہلو کتنے بجے آنا ہے مہمانوں کو
چار پانچ بجے لگ بھگ
رات کے مطلب وہ دس بجے گیارہ بجے
نہیں اتنا لیٹ ہاں کچ زیادہ ہو جاتا ہے پھر اور میرا پاپا ان کو یہی اچھا لگتا ہے جلدی جبی کرنا سارا
ہاں اچھا اچھی بات تو یہی ہے نا پھر وہ اس سے نا وہ پتہ ہے پرسوں جب ہم نے ننحال والوں کی دعوت کی تھی نا وہ اتنا لیٹ یہ مطلب وہ گھر
اوپر سے وہ سہم نہیں رہتے وہ کیوں اتنا لیٹ آںے
وہ نا بچے دکان پہ تھے حیا جان بیمار ہوئی ماموں مکان پے تھا
یہ ہو
نانی کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہیں آنے جانے کا وہ کبھی کہتی تھی میں بیمار ہوں کبھی کہتی تھی کچھ
پھر آئی
ہاں پھر اس ٹائم آئی اس کے بعد ایک بار آئی ہے دو گھنٹے کے لیے مطلب جب سے میری مامی کی ڈیتھ ہوئی نا تب سے وہ نہیں نکل پاتی خراب ہو گیا اور پتہ ہے وہاں جاؤ گی نا وہاں کا نظام بھی کچھ الگ ہو گیا ہے مطلب ہم ہم سب سوچتے ہیں وہ نا جیسے گھر خالی ہو گیا ہے مطلب وہاں وہاں چھوٹے بچے بچے ہیں آپ کتنا سنبھالے گی میری ماں یہ ام بہن بھی وہ خود چھوٹی ہے وہ کیا کرے گی وہ خود اب شادی سے تو یہ بچہ آ پیدا کرنے سے تو بڑی مت ہو جائے گی اللہ قسم وہ چھوٹی خود ہے اوپر سے وہاں پہ اللہ ان کو سلامت رکھے یہ خود مطلب تین بھائی تین بھائیوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے کسی کو کوچ پھر بھی اللہ تعالی نے ان کو ہمت دی ہے اور کچھ ہو ش
خود سبر دیتا ہے
آپ کچھ ہاں اور کیا آپ کو شب نے بولا ہی ہوگا نا ان میں پھر بھی ہمت ہے اگر ان کو دس بار بھی بولو گی نا ایک چیز لانے کے لیے دس بار میں ایک بار بھی ناکارا نہیں کریں گی
ہوں اور آپ کوب کی شف سے بہت یہ ہیھیل ہوگا ہے نا
مجھے آج سے ہی برا لگ رہا ہے میں وہی اپنی کزن سے بول رہی تھی کہ مجھے ابھی سے رونا آ رہا ہے اب کیا ہوگا لیکن
چلو جو بھی کرتا ہے نا اس میں بہتری ہی ہوتی ہے اس لیے اہر معامے میں ہر اللہ تعالی پہ بھروسہ
بھروسہ رکھنا چاہیے بالکل اب بہن کہہ رہی تھی کہ مطلب کزن میری آپ اور ماما ہمارے ساتھ ہی آ جاؤ چلو دس پندرہ نہ صی تو پھر بھی ہفتے کے لیے آ جاؤ لیکن میں ا ماواں سوچتا ہوں گھر میں میری با بھی اکیلی ہے دن بھر مطلب جب اقرا بھی جائے گی کہ یہ
اس کو بھی جو نا ہے اتر کوبھی
ہاں اقرق کو تو جانا ہی جانا ہوگا نا اب یہ کس کس سہارے بیٹھے ٹ گ یہ ہاں دن برا ہے کے لیے
پھر آپ جاؤ دونوں میں سے ایک مجھے لگتا ہے آپ ج پھر ماما رہے گی گھر
مجھے لگتا ہے اگر میں گئی نا پھر میرے ساتھ تو ایک بندہ لگے گا ہی لگے گا اگر وہاں کا کام پر کام تو ہے ہی وہاں پہ پھر پھر کہاں وہ میری یک بھی کرے میرا بھی
بھی ہے نا بہت کہ آپ کو پھر گھر میں کون بیٹھے گا اگر آپ کی ماما مزہ آئے گی
وہی ہے نا اب ہمیں آب میں نے ما کو بولا اگر زیادہ انہوں نے پورس کی ہے نا ان کو برا لگے گا ہمارے بغیر جانا ہاں ماں بیٹی دو دن کے لیے جائیں گے دو دن کے بعد ہم واپس آئیں گے ہاں دونوں کو تو جانا ہی ہے اور کیا لیکن مجھے بھی بنا گھر چھوڑ کے اچھا نہیں لگ رہا ہے جانا میںس مجھے مجھے ان کا نک ہاں وہ بات تو ہے ان کا نکلنا بھی مجھےنا اتنا برا لگ رہا ہے کیوں مطلب کیا عادت ہوئی تھی نا ابھی تو اتنے سالوں سے ایک ساتھ پانچ منٹ شام کو بھی بولتے تھے ہما ابھی تو وہاں کام ہی چل رہا ہے نا بس ٹینٹی ففتھ سے ہوگا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے اور وہاں سب فئی وا فائی کریں گے یہ مجھے کازن بول رہی تھی وہاں مزدور گیا ہے صفائی کرنے اور جو موٹا موٹا وہاں ہوگا وہ وہ کرے گا
ہوں ارے پھر مہینے لگتے ہیں اب نگر سائڈ
میں نے اس ہاں میں نے اسے بولا پھر بھی میں نے بولا پھر جو وہ چھوٹی چھوٹی وہ باریک سی صفائی کرنی ہے اس کے لیے آپ پہلے رانی کے ساتھ ج نا تو پھر جب نیچے کا فلور کمپلیٹ اچھا ہوگا فارش وارش ڈالو گی اس کے بعد رہنے جانا وہاں پر اس کے ساتھ وہ نا ایک کٹے نہیں جا سکتے پھر ایک کمرہ کریں گے اس کمرے میں بھی گند مچے گی اچھا رہے گا اگر یہ ایک فلور اچھے سے کریں گے نا سرب پھر وہاں رہنے جائیں گے
پھر وہ آرام سے ہوگا باقی
پھر اوپر والا آرام سے وہ دھیرے دھیرے
ہاں وہ تو پھر ہوتا ہی ہے ہمیں یہاں پہ سامنے جو نیبر ہے یہ نئے آئے یہ ابھی بھی سیڈ کر رہے ہیں ان کو اتنا ٹائم ہو گیا لگ بھگ مہینے دو مہینے لیکن
لیکن فسٹ فلور جلد سیٹ کرنا پڑا
ہ اوپر سے ان کو کتنے مہمان ان کو مطلب ریلیٹ مجھے لگتا ہے اچھا ہے ریلیٹیو کے سات کو کتنے مہمان آئے تھے سنڈے سنڈے ان کو روزد اور وہ نہیں دو دو تین دین محمان مجھے لگتا ہے دس دس پندرہ پندرہ ایک
گاڑی گاڑی بھر کے آتے ہے
کیا انہوں نے پھر ان کو دعوت کی تھی شاید انوں نے انہوں نے م تو ان کو بولا ہوگا ایک ساتھ آنا اب سارے
اب سات میںس تو ٹھیک ہے اب پت ہے ساتھ میں ہی دوسری بات یہ چل رہی ہے کہ وہاں شفٹ کرتے ہی شاید میری یہ ہے نا چھوٹی کزن اس کی کیچمنٹ ہوگی وہ اس کے
سنا پچھلی بار اس کو کچھ رشتہ ہوا ہے فکس منسر جی بول رہے تھ
ہاں فکس وہ اس ماما کے سامنے ہی وہ پاتا تھا نا ان کو یہ مطلب ان کو رشتہ یہاں کرنا ہے تو پھر ہم نے ان کو بریک رکھی تٹھیک ہے ابھی ہولڈ پہ رکھو یہ سب اتنا انسیڈنٹ ہوا تو ایسا پھر وہ عید سے پہلے آ گئے تو انہوں نے صرف اکیس سو روپے ڈالے تو رشتہ پاکا کیا اب وہ بول رہے تھے ہم عیدی اور کیچمنٹ ایک ساتھ آئیں گے یہی پہ یہاں پہ تو کوئی نظام ہی نہیں ہے کوئی نہ شیرر ڈالا ہے نہ کچھ وہاں پہ بہت وہ گند مچی ہوئی ہے اب تو ہاں سب محسوس سمجھو کہ دس پرہ دن کے بعد ہی وہاں فنکشن
پھر تو آپ کو آپ کو بھی تب جانا ہوگا
ہاں وہ بھی بات ہے اوپر سے یہاں سے میری ب بائی کی بات بھی چل رہی ہے نا ابھی انہوں نے جواب نہیں دیا تو انشاء اللہ وہ بھی ہاں ہاں تو ابھی وہ وہاں سے بھی کچھ ان شاء اللہ اچھا جواب دیں گے تو
انشاء اللہ آپ لوگ نہیں گئے ابھی وہاں احمد
کہاں گئے پھر تو آ کو پتا
وہی مطلب ا مت ابھی دیکھ کتنے بھی گئے وہاں
نہ نہ نہ نہ چلو ٹھیک ہے بعد میں ملتے ہے اب نماز کے بعد ٹھیک ہے نا
اوکے اوکے میں بھی کام ختم کروں گی
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ
ج